آ کو کیا حال ہے آپ ٹھیک ہو بس ٹھیک بس میں بھی ٹھیک ہوں کیا کر رہے ہو کھانا کھایا
ہاں میں نے کھایا آپ نے کھایا
نہیں ابھی نہیں کھایا ابھی ہم ساڑھے دس کھاتے ہیں
اچھا ٹھیک گھر پہ سب ٹھیک ہے
بس ٹھیک وہ آپ کی وہ وہ بیٹی ٹھیک ہے بیبی چھوٹی بیبی
ہاں آپ کی ٹھیک ہے
ہاں وہ بھی ٹھیک ہے کیا بنائی تھی سبزی
ہم نے آلو بنایا تھا
اچھا
آپ لوگوں نے کیا بنائی
ہم نے آج بنایا مرغا اور اس کے ساتھ پیاز ایسو کا فوورٹ
ہاں آپ کیا کر رہے تھے آج دن بھر
آ ج ایسے ہی بیٹھے تھی
اچھا کام شام نہیں کیا
ہاں وہی تو دن بھر کا چالو رہتا ہے وہ کہاں ختم ہوتا ہے کام دن میں اگر کریں شام تک چالو رہتا ہے کام دائین ٹھیک ہے
ہاں دائین بھی ٹھیک ہے اور ہاں
ہے نہ وہ جو آپ کی فرینڈ تھی کیا نام ہے اس کا وہ نا ہاں و ہ جاتی ہیں آپ کے ساتھ کیا وہ الگ الگ شفٹنگ ہے آپکی
الگ الگ شفٹنگ ہے اس کو ہے ادھر ایس ایم ایچس میں مجے ہیں ایس ایس ایچ میں
اچھا
نہ نہ میرے ساتھ نہیں ہے وہ ٹراما میں ہے میں او ٹی میں ہوں ہاں ہاں الگ الگ
بات نہیں ہوتی ہے اسکے سا تھ
نہ نہ بات نہیں ہوتی ہے
کٹی کی
ہاں کٹی کی
اللہ لڑائی کی فرینڈ کے ساتھ
ہاں میں نے لڑائی کے ابھی تو لڑائی چل ا ہو گیا ابھی دو تین مہینے کلاسز ہوتے ہیں ایک ساتھ
دو تین مہینے بات نہیں کرتی اس کے ساتھ
نہیں نہیں میں نہیں کرتی ہوں
اچھا
کلاسز ہوتے ہیں ایک ساتھ منڈے فرائیڈے اور سیٹرڈے باقی پوسٹنگس الگ الگ ہوتی ہیں
اچھا آپ کے ساتھ اور کوئی ہوگی نا دوسری فرینڈ جو آپ کے ساتھ ہوگی
ہاں ہاں ہوتی ہیں بہت ساری لڑکیاں الگ الگ ایرییاز کی
اچھا اس کی کب شادی ہے اب شہر
اس کی ہے دو تین سال کے بعد
اچھا وہ مت کرتی ہیں وہاں سے کال وال یا میسیج
نہیں نہیں بات کرنے کی کوشش کی دو تین بار میں نے نہیں کی
ا آپ کہاں کرتی مجھے پتا ہے نہ اچھا کیا غلطی ہوگی اس کی تو
ہاں غلطی ہے تبھی
ٹھیک
اور
ہاں کیا میں نے سوچا اب آپ کو سکھائیں گے نیا سا اس کے ساتھ آپ تھوڑا شام شام کو کیا کرو گی تو تھوڑے بہت پیسے بھی کماؤ گی
ہاں کیونکہ دن میں میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا دن میں میں بزی ہوتی ہوں
ہاں دن میں شام کو ہوتا ہے نا اقرا بھی ہے بسما بھی ہے آس
اور کون کون ہا اچھا
چ ویسے آئےس سکو سائمہ سائمہ کے پ اس نے بولا میرے پاس ٹائم نہیں ہے عثمان ہے نا اس کو بیمار میں نے بولا تھا اس کو کرو کرو اس نے بولا تھا یہ میرے پاس
اس کو اس کا انفیکشن ہو گیا ہے چاچی کا اس کو چاچی کا انفیکشن ہو گیا تھا ا میں نے دیکھی ٹیکٹس
اچھا اس کو کیا تھا چاچی کو
ہ ہ اس کو نمونیا کا خطرہ تھا
چاچی کو
ہاں
چاچی کو
ہاں اسکو کو تو ہاں ہاں اور اس نے پھر عثمان کو پکڑایا
اس نے اس کو دینا ہی نہیں تھا
وہ ہے نا خود بھی پاگل
ہاں خود بھی پاگل ہے
اس کو ہوگیا اس کو بھی ہو گیا انفیکشن وہ سب بیمار ہیں سائما کو سائما کو بھی اعجاز صاحب کو بھی تو سعاد کو بھی وہ سب بیمار ہے وہاں پہ
رہ پھر پھیلتا نہیں سب کو
ہوں اوپر سے ہمیشہ کھو گیا تھا کچھ اور
ہاں ہاں
تو اس لیے ہاں وہ ڈاکٹر نے بولا تھا
جو وہ بو لا تھا اس کا ٹی وی کا
ہوں پھر میں نے ٹکٹس نکلوائی تو پھر میں نے دیکھیے ٹکٹس اس پہ تھا الرجی نمونیا ہونے کا خطرہ
اچھا اچھا
ہوں
اس کو چاچی کو یا اس
ہاں ہاں نہ نہ چاچی کو بچوں کو جلدی ہو جاتا تا نا انفیکشن
ہاں بچوں کو جلدی ہو جاتا ہے انفیکشن ہاں اچھا سنو ہاں آپ ٹھیک مجھے پتہ ہے پاگل ہے وہ نے کہتے ہیں اچھا مجھے کچھ بولنا تھا ہاں دیکھو آپ میری ساتھ کرو گے پانچ بار
ہاں
پھر آپ کرنا بسمہ کے ساتھ
پانچ بار
ہاں دس دس منٹ ایک کے ساتھ پانچ کر سکتے ہیں پھر مجھے نہیں لگتا آئیسن فون جائے گا کیونکہ اس نے بہت ساری کالس کی ہے وہاں سے بھی یہاں سے بھی ہے ہاں آپ نے دیکھا نہیں پہلے اس کو چھ سو پھر اس کو پندرہ سو اب اس کو گیارہ سو ہو رہا ہے تو اس نے کیا ہے اس کا اب لمٹ ختم ہوا
اچھا
ہوتی ہے وہ اس کو ختم ہوا ہے اس کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی ایک بار ٹرائی کرنا
ٹھیک ہے میں کروں گی ٹرائی
ہاں آپ کو تیس ٹاسک آئیں گے نا پھر اگر آپ کو ضرورت پڑی نا تو پھر میرے پاس ہے نا اور ریسیور یہاں پہ لڑکیاں میں ان کا آ فرینڈ وینڈ وغیرہ
میں نہیں فرینڈس کے ساتھ ایسے کر سکتی ہوں کہ نہیں اس کو ضروری ہونا چاہیے کوئی کام کرنے والا بندہ ہے
نہیں آپ تو کر سکتی ہو اگر ہے کوئی آپ کے ساتھ فرینڈ وینڈ لیکن اس کو بھی یہی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کروانی ہے نا ہاں ایسے جیسے آپ کو پتا ہے اپنی پروفائل خود ہی کو ہ اگر وہ کرے گی فارم فل کرے گی اس کو اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کیونکہ ایپ کے تھرو ہی ہوتا تا ہے نا کالنگ کا
ھم ہم ہم
اگر وہ یہ اگر وہ فارم فل کریں گے نا اس سے زیادہ فائدہ اپنے ٹاسک بھی کر سکتی ہیں وہ آپ کے ساتھ آپ بھی اس کے ساتھ آپ ٹسک کر سکتے ہو اس کو پھر الگ سے پیمنٹ آئے گی اگر آپ اس کے ساتھ کال کرو گی نا
ہاں ہاں
تو جیسے آپ نے مجھے وہیں سے کال کیا آپ کا ٹاسک کم مپلیٹ ہوا نا تو مجھے اس آپ کی جو آپ نے جو کال کیا مجھے وہ پیمنٹ الگ سے آئے گی مجھے بھی پیمنٹ آئے گی آپ بھی پیمنٹ آئے گی اگر آپ کرو گے نا کسی لڑکی کے ساتھ بات فرینڈ کے کے ساتھ بات اس کو بھی پیمنٹ ایڈ ہوگی آپ کو تو آئے گی ہی اور اگر وہ بھی فارم فل کرے گی اس کو بھی ٹاسکس آئیں گے نا ایک تو اس کو اپنے ٹاسکس کے پیسے آئیں گے او پر سے جو کو جو وہ ریسیو کرے گی کال اس کی بھی پیمنٹ اس کو آئے گی
ٹھیک ٹھیک ہے
لیکن یہ جو دوسرا پروجیکٹ ابھی چل رہا ہے نا ٹرانسکرپشن کا میں آپ کو پتاتا ہے میں بتاؤں گی تو کال نگیٹو باتیں نہیں کرنی ہوتی ہے نا یہ ہم ہم ہی چیک کرتے ہیں
اچھا ٹھیک ہاں ہاں مجھے پتا ہے وہ
نہیں چیک جو ہوتا ہے نا کالنگ کا وہ ہم ہی چیک کرتے ہیں
وہ مجھے آیا سمجھ وہ
ہاں وہ ابھی نیو یوزرس کو نہیں آیا ہے ابھی وہ پرانے یوزرس کو آیا ہے جس کو آسائن ہوا تھا نا بس
ٹھیک ہے مجھے آیا سمجھ مجھے آیا
ہاں مجھے لگا اور
اور کھانا کھایا اچھا آپ لیٹ کھاتے ہو کھانا
ہم لیٹ کھاتے ہیں کتنا ٹائم ہوا آٹھ منٹ ہوگئے دیکھو پتا ہی نہیں چلتا ہے
ہاں اچھا ٹھیک ہے اچھا یہ دس منٹ کا ہوتا ہے
ایک ایک دس منٹ کا ہوتا ہے ہاں
ٹھیک ٹھیک
سیکنڈ ہو جائے گا تو پھر فون کاٹنا ہے پھر اپ کر سکتے ہو یہ میرے ساتھ آپ آپ نے ایک ٹرائی کیا نا
ہاں ہاں ہاں مجھے آیا آپ سمجھ کیسے کیا کرنا
ام
کوئی ٹینشن نہیں اب مجھے دھیرے دھیرے آئے گا نا اب یہ فسٹ تھا تبھی
ہاں اب اگر آپ کسی کا ریسیو کرو گی نا کال اس کو ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا ڈیڑھ مہینہ مجھے آپ کا دماغ میں ہی نہیں تھا آپ کا روگی
مجھے کیوں نہیں بولا
مجھے دماغ میں ہی نہیں تھا آپ کر ہوگی
نہیں اس کو کیا کرنا ہے اس کو تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے
ہاں مجھے لگا آپ بول رہے ہو کہ یہ میں آپ کو بول رہی تھی آن لائن کا کام ہے وہ کچھ کبھی اپ بولی کیا کر رہے ہو فراڈ ہوتے ہو اس لیے میں نے سوچا پتا نہیں کر ہو یہ بولتی تھی نا آپ
ہاں میں بولتی تھی
تو وہی میں نے بولا پتا نہیں آپ کروگی کہ نہیں
تو مجبوری کا نام زندگی
ا سچ میں اچھا آپ اگر وہ وہاں سے آپ کسی کا کال ریسیو کرو گی نا جس کو نا ٹاسک آئے ہوں گے جیسے بسما کو ٹاکس آئے ہیں آپ اس کے پانچ بھی کرو گے وہ آپ کو بول گی میرے پانچ کرو میں آپ کو کال کروں گی تو آپ کرنا اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہے اس کی بھی پیمنٹ آپ کو آئے گی نا ایک تو آپ اپنی پانچ کمپلیٹ کرنا اس کے ساتھ اوپر سے آپ اس کی بھی پانچ ریسیو کرنا ہاں کتنا ٹائم ہوا
ہو گئے ہوں گے مطلب
ہاں ابھی تو رضا کو میں نے رکھا ہے اندر
اچھا رزا ہاں وہ چل آ رہی تھی تیز ہو گئی ہے
ہاں وہ چلاائے گی نا ورنہ نا پھر خراب کرے گی زیادہ شور نہیں نہ ہونا چاہیے اس لیے رابو کراپنا ہی کس سے بھی کرا س
وہ بولتی ہیں مجھے تعین ہے مجھے وہ ٹینشن اٹھائیے
اگر آپ اس کو اپلیکیشن نا وہ اوپر بیٹھے گی آپ نیچے تو آپ کر سکتے ہو گھر میں ہی
آرام سے کر سکتے ہیں
ہے نا فائدہ ہے دونوں کا وہ آپ اس کے حساب
وہ مانتی نہیں ہے
پنکی کرے گ نہیں میں نے اس کو بولا ہی نہیں
اس نے کیا بولا میں نے کہا
میں نے اس کو بول بولا ہو گئی دس منٹ سے اوپر کوٹو میں کاٹوں آپ کاٹو آپ ہی ہاں ہاں